وعلیکم السلام کیسے ہو
بڑھیا بس الحمد للہ آپ سنائیں آپ کیسے ہو
بس بس ٹھیک ٹھاک جی میں بس کچھ نہیں آپ تاؤ کیا کر رہے تھے
اچھا میں نے پریشان تو نہیں کیا آپ کو
نہیں نہیں ایسی نہیں کوئی بات
اچھا بس کچھ نہیں کر رہی تھی وہ ذرا بیٹے کا ایڈمیشن کرانا تھا تو تھوڑا سا اسی کے بارے میں دیکھ رہی تھی جانکاری لے رہی تھی کہ کہاں کراؤ ابھی اسکول تو بہت سارے ہیں انگلش میڈیم ہے ہندی میڈیم ہے لیکن مجھے
اچھا اچھا چلو وہ بھی بہت ضروری ہے اسلامک بھی تعلیم بچوں کو
جی جی جی کیونکہ دیکھو دینی تعلیم تو ہمیں ہر جگہ سے مل جائے گی لیکن اسلامک بھی ہمیں پتا ہونا چاہے نا
ج جی ویسے آپ کے خیال سے مطلب اسلامک جو تعلیم ہے وہ کیوں ضروری ہوتی ہے
وہ اس لیے ضروری ہوتی ہے دیکھو یہ جو اپنی دینی تعلیم ہوتی یہ یہ تو ہم پہلے سے لے کے بارہویں تک پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں جس جس دھرم میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے دین کے بارے میں ٹھیک ہے کہ ہم مسلم ہیں ہمارا مذہب کیا ہے ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے
جی جی دیکھو نا اس میں ہمیں اچھی اچھی باتیں بھی سکھائی جاتی ہیں ہمیں کیا سچ بولنا ہے ہیں ہر ایک چیزوں کا اب بھی ہمیں اس میں تعلق بتایا گیا ہوتا ہے
ہاں یہی تو اب سب سے پہلے تو ہر مومین کا کو ہر مسلمان کو اپنا ایمان پتا ہونا چاہیے ہے نا کہ اللہ تعا لا نے ہمیں ایمان جو دیا ہے بس کیوں دیا ہے ٹھیک ہے اپنی کتابوں کو کے بارد میں جیسے قرآن ہو گیا ہے نا اپنی حدیث
جی جی جی پتا ہونا چاہیے جی جیسے ہم نے اپنی روز نماز اد کرنی ہے ہمیں ان کے بارے بھی پتا
جی جی جی اب یہی تو ہاں اب اسلام میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پانچ اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتا ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان کو ہر ایک مومین کو ان پانچوں میں ایک کلمہ ہوتا ہے جو شہادت کہا جاتا ہے جس کو شہادت ٹھیک ہے اور ایک نماز ہوتی ہے نماز کا تو پتا ہے پانچ ٹائم کہ وہ تو بچے بچے کو پتہ ہوتی ہے کہ ہمیں فضر کی نماز پڑھنی ہے ظہر کی پڑھنی ہے عصر کی پڑھنی ہے مغرب کی پڑھنی ہے پھر عشا کی اور اس سے بھی پہلے دو نمازیں ہوتے ایک تو تہجد کی نماز ہوتی ہے جو رات کے آدھے حصے میں بیچ میں اٹھ کے پڑھی جاتی ہے کہتے ہیں اگر وہ نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد جو بھی تم دعا مانگو گے نا اللہ
جی جی جی جی وہ تو ہے دیکھو اچھے کرم کریں گے تو تو اللہ تالی بھی ہمیں اپ
ہاں تو دیکھو نا اللہ تعالی نے ہمیں اپنے پاس کھینچنے کے لیے کیا کیا طریقے بنائے ہے نا کہ تم رات کا آدھا حصہ ہو رہا ہے سب سو رہے ہیں اور آپ اللہ سے عبادت کر رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو تو اس ٹائم تم اور اللہ ہی ہے ایک دوسرے کے پاس اللہ ساتویں آسمان میں ہوتا ہے اس ٹائم میں تمہاری ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے تو کون نہیں چاہے گا کہ مطلب کہ میں نماز پڑھو جب اللہ تعالی میرے سے روں بروں بات کر رہا ہے ہے نا ہاں تو ہمیں قرآن کا ذکر ہونا چاہی نماز کا ذکر ہونا چاہیے اسلام کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ دیکھو اسلام میں تو یہ ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط مت
جی غلط مت کرو ٹھیک ہے ہمیں دیکھو کچھ اسلام تعلیممی تو ہمیں یہ بھی چیز بتائی جاتی ہے کہ ہاں بھائی جس میں ہم صبر کریں
جی جی جی سب سے زیادہ صبر بتایا اس اسلام میں کہ تو تم کوئی ج اتنا بھی ظلم کر رہا ہے نا ت اھا کرے گا میرا اظر کا سثواب میرا اللہ دے گا اس کا ہاں
کا بھی تو بتایا گیا ہے اس میں مدد کرنی ہمیں دیکھو نا ہم جیسے کسی کی عادت ہاں جی جی جی برے کا کاموں سے ہمیں دور سکھاتا دھ کہ اچھے کام ہمیں کرنا چاہیے برے کاموں سے ہمیں دور جانا چاہیے
جی جی جی اب اسلام دیکھو نا اسلام تو بالکل کو صاف صاف ہے اس میں یہ ہے کہ تم اچھے کاموں کی اور جاؤ برے کاموں کی میں جاؤ چاہے میں ہوں چاہے تم ہوں چاہے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے تو میں سب کو ایک برابر دیک یہ نہیں سوچنا کہ یہ الگ اس کا ہے یا یہ چھوٹا ہے یا یہ بڑا ہے نہیں میری نظر میں تم برابر ہو تو تمہاری نظر میں بھی سب برابر ہی ہونا چاہیے ہے نا لیکن اب ایسا کہاں رہا دف نا ہم انسان ہو کے نہیں کرتے نا کسی بھی
جی جی جیسے تو آج کل کے تو بچوں کو مطلب دنیا کے تعلیم کے ساتھ ساتھ نا ہمیں اسلامک کے بارے میں بھی بہت ضروری دیاب
ہاں کیونکہ آگے جا کے یہی کام آئے گا نا جیسے جیسے وہ بڑے ہوں گے پھر کل کو ان کا آگے کا جو بھی جنریشن بنے گی اس میں وہ بتائیں گے نا کہ بھائی ہمیں اپنی مان کے بارے میں یہ پتا ہمارے میں ایسے ہوتا ہے لیکن جب ان کو ان اپنے ایمان کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا
تو وہ کیا ہی بتئیں گے صحی بات ہے دیکھو نا جسے ہمیں اس میں ع وہ ہوتی ہے کیا بولتے ہیں بچوں کو جیسے کوئی چیز بارے بتانا قآ قرآن کے بارے ان کو بتا ا دیکھو ہم ہم می نہیں ان کو بتائ گے تو پھر بچوں کو کہاں سےتا پتا لگے گا
یہی تو میں بول رہی ہوں جب ہمیں مطلب اس کو نہیں بتائیں گے علم کا حاصل کرنا نہیں سکھائیں گے اس کو تو وہ نہیں سیکھ پائے گا شروع سے ہی بچے کو ہم آدت ڈالیں گے اگر میں یہ بولوں اپنے بچے سے کہ بیٹا نہیں تو میںیں تو انگلش میڈیم میں پڑھنا ہے تو اس کو پتا ہی نہیں کہ بھائی اڑتا ر کیا ہوتی ہے اسلام کیا ہوتا ہے دین کیا ہوتا ہے اسے پتا ہی نہیں چلے گا
جی جی اس میں تو اعام تعلیم سے تو دیکھو نا ہمارے دل کو بھی کتنا سکون ملتا اور جو مطلب ہمیں پھر بعد میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں اب ہم اس چیز کو پڑیں گے ہمیں س کون مل رہا ہے تو ہم تو اللہ کے پس جا رہے ہیں نا ہمیں تو ان کے ساتھ ہماری تاری جٹ رہی ہیں نا
ہاں ہم خود ب خود اللہ تعالی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں اور اگر ہم ایک دن قرآن کو اچھے سے کھول کے بیٹھتے ہیں نا ایک پارا بھی پڑا ایک رکو بھی ہم پڑ لیتے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں آج ہم نے اللہ سے بات اور اللہ بھی کہتا ہے کہ کہ میں وں نہیں کہتا ت کہ تم پورے دن پڑو پورے دن میری عبادت کرو تو جب بھی پانچ منٹ مل رہے ہیں دس منٹ مل رہے ہیں تو میرا ذکر کرو
صحی ہے وہ بھی نہیں صحیح بات ہے وہ بھی نہیں بولتے کہ ہمیں بھی آپ سارا دن پڑھو یا وہ کرو انہوں نے بھی اپنا بتایا ہاں تو آپ کے پاس ٹائم ہے دو منٹ نکالو
تب بھی ہمیں کیونکہ ہم ہی فکر نہیں کریں گے تو کون
کون سی جی جی وہ بھی بات ہے
ہوں
وہ بھی بات صحیح ہے بچوں کو تو دینی بہت ضروری ہے تعلیم اس چیز کے بارے تو خود بہت ضروری ہے
ہاں
سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو پورا صحیح طریقے سے بتائیں گے تو وہ بھی اگر ان کو کوئی گلاب پوچھے گا کوئی تو انیں کو کچھ جواب تو دے پائیں گے نا دیکھو ان کو نہیں کچھ آئے گا تو بات تو ہم پہ آئے گی نا کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس نے سکھایا
یہی تو اب دیکھو پانچ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے اسلام میں وہ اتنی بنیادی ضرورت بھی ہیں جیسے کہ پہلا تو کلمہ جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ کسی مسلمان مومن سے یہ پوچا جاتا کہ بھائی تم کلمے کے شریک ہو تمہیں کلمہ آ نہیں شاہاد ہو تو ٹھیک ہے وہ بولتا ہے ٹھیک ہے پھر کہا جاتا ہے بائی تم نماز پڑھ لیتے ہو تمہیں نماز آتی ہے کسی کسی کو نہیں پتا ہوتا بائی فجر میں کیا کتنی رکواتیں پڑھتے ہیں کتنی نفیل پڑھتی کسی کو زہر کا نہیں پتا ہوتا کسی کو مغرب کا نہیں پتا ہوتا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ وہ مومن تو ہے نا لیکن یہ ہوتا ہے کہ کسی کی دماغی صلاحیت کمزور ہوتی ہے نا کوئی کیسے ہو نہیں یاد رہتا ہے نا اب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو تو نہیں پتا بھائی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو ہم نیت کیسے باندھیں ہے نا تو اللہ تعالی نے تو کہا ہے کہ تم بھائی کلمے کی شریک رہو تمہاری نیت کیسی بھی ہے تم کلمہ پڑو ٹھیک ہے نماز میں اگر تم ہاتھ بھی جوڑ رہے ہو نا میں اس میں بھی یہ سمجھوں گا کہ ہاں تم میری ب
جی جی
ہے نا اور روزہ روزے میں تم نیت کر رو نہ کرو م میں تمہارا روزہ قبول کروں گا
جی جی جیسے کئی مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ تو رکھ نہیں ہے بٹ ان کو وہ ہوتے ہیں کہ نہیں اگر ان اس نے رکھا تو میں بھی رکھوں
میں بھی رکھوں گا ہاں ہاں اور اس سے خوشی ہوتی ہے اب دیکو نا سات سال کے بچے بھی روزہ جائز ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیوں کہ بچہ چھوٹی عمر سے ہی روزہ رکھے گا تبھی اسے اپنے اسلام کے بارے میں پتا چلے گا کہ بھائی ہمارے اسلام میں روزہ رکھنے دی جائز ہے ہے نا اور اب یہ غریب میں جگات وغیرہ جو تقسیم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں جو بھی تم نے کمایا ہے بھائی ہم سے بھی نیچے لوگے ٹھیک ہے اگر اپ تم پ سو روپئے اگر اس میں پچا روپئے کسی غریب میں تقسیم کر دوں گے تو اس سے تمہارے گھر کی مصیبت ہے دور ہ گے اللہ راضی ہوگا تم سے ہے نا اور جو دوسرے کو تم دو گے اس ک پیٹ
بھر جائے گا اور وہ ہمیں دعا
وہ ہمیں دوا دیں گے اور دعا سب سے بڑی چیز ہے دوا کمانا آج کے ٹائم میں
بہت مشکل ہے یہ جتنی ہو سکے نا جتنی ہم لوگوں سے اکٹا ٹھا کر پائے نا وہ ہمارے لیے جیے
نہیں تو اب حج اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے گنااہ کی معافی مانگ سکیں اب رمضان بکراعداری ہے اب اس سے ایک دن پہلے جوتیر یہ تمہارا یہاں سے مکمبل ہوتا جائے گا الرفا ہو جائے گا ستائیس تاریخ کو جو عرفہ ہے وہ اس
اتنا ہی تم صحی بات ہے
تبھی تو عید منائی جاتی
جی جی اب دیکھو نا اب ہم ہم ہم کہہ رہے ہیں اب ہم نے کچھ کا کیا بھی نہیں ہے ہم تبھی بھی مانگے جا رہے ہیں اللہ سے سے مانگے جا رہے ہیں ایسے بھی تھوڑی چیز ہوتی ہیں کئی لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں ہم نماز بھی نہ پڑھیں تو ہم کچھ بھی نہ کریں ہم ہمیں ایسے ہی سب کچھ
ہاں تو ایسے تھ ایسے کیوں ہو جائے گا دیکھو اللہ جیسے اللہ کے اللہ کے ساتھ تمہاریضد ہے تو اللہ کی بھی توز د ہے نا
جی جی یہی تو ہمارا صبر چیک ہوتا ہے یہاں سے کہ کتنا تم صبر کر سکتی ہو
پت نہیں کتنی مصیبتیں ہمیں دیتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ تم سفر کرو
وہ تو بات صحی جی جی چلو ہم ہمیں تو یہی ہے کہ ہمیں تو ہمیشہ مطلب اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور تو دوسروں کو بھی یہی باتیں اچھی باتیں سیکھ
ہاں کوشش تو بس یہی کرنی ہیںا کہ دیکھو دین تعلیم تو دے دی ہیں لیکن اسلام کی تعلیم میں
جی جی بہت ضروری ہے جی مطلب وہ بھی ان کو تعلیم ضروری ہوتی ہے اور گیے والی بھی بہت روری ہوتا
جی جی ہاں ا وہ دنیا تعلیم تو یہ ہو گئی وہ تو ہمیں نوکری دے گی پیسہ کمان کا ذریعہ دے گی لیکن دینی تعلیم تو ہماراری آخرت اچھی کرے گی نہ
جی جی جی وہی ہمارے حالات بھی ٹھیک کریں گے وہی ہمارا سب کچھ ٹھیک کریں گے ہمارے بولنے کا سلی
جی ہاں اس میں ہاں وہ تو د نہیں بتائے گا ہاں بس اللہ آ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رکھے خوش رکھے ہاں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اچھا لگا بات کر کے
مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا چلو کرتے ہیں ٹھیک اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ